ہی وعلیکم السلامم وعلیکم اور بتائےیں بھائیان سب کلے جی بھ جن سب کھیلے ت آپ اپنا بتائی آپ کا سب کل جی بھائی جان ہمارا بھی سب کہری کھانا وانا کھا لی بھ جان ہ ہم تو کانا وا خالی ہو جان ایسا کیا کیا بھائی جان کھیں آپ کھانے میں بھائی ج نے یہی کھائے ہیں پنیر چاول مٹن چاول ہانڈی مٹن پنیر کوبچاہ یہی سب کائے تو بڑا اچھا اچھا چیز کھاتے ہیں
جی بھائی جان ہمیں اچھا اچھا چیز کھانا پسند ہی کرتے ہیں بھائی جان وا اور بتائ ن بھ جان سب خ رہیت امی اب جان کا طبیعت سب اچھا ہے نا جی بھائی ہماراری امی ابو جان کا سب کا طبیعت
اچھا آپ بتیں بھائی جان آپ کے امی ابو جان سب خھلت جی بھ جن ہمارے تو امی ابو جن سب کھیلیا ایسے بھ جن اور آپ بتائیں نا بھ جان کیا بولتے ہیں آم کا سیزن چل رہا ہے آم ام کھائےیں کہ نہیں بھ جان
جی بھائی جان ہم تو آم کھائیں ہیں بھائی جان باہر لوجی لوجی آم کھائیں ایسے کون کون س آ ہم کائے ہیں بھائی جن پائی جانی یہی کائے مالدہ ہو کتن بھگ جردہ بیجو یہی سب کھائےیں ہیں بھائی جان بااباھائی جان ا تو بڑا اچھا اچھا آ ہم کھائےیں ہیں جی بھائی جان سے آپ کون کون س ہم کھائے ہیں بھ جان بھ جان ہم بھی کائیں مالدیو کسیم بوگ جردہ بیجو بئی آم کھائے ہیں یہی سب آم کھ بھائی جنا باہر جی ل جی کا رہے جی بھائی جن ل ج جی جاں ہم کھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بھائی ج ایسار ہوتا ہے نا بھائی جان آپ کا سننے میں ہے کہ آم کا باغیچہ ہے بھائی جان جی بھائی جان آم کا باغیچہ ہے نا ایسے اس بایچے میں کیا کیا روپ ہے بھائی جان بھائی جان یہی روپئے ہیں کٹ کٹہل کا پیڑ آم کا پیڑ لچی کا پیڑ سہجن کا پیڑ ٹماٹر روپ رپ بیگن روپے ہیں آلو روپے ہیں بھنڈی روپے ہیں بہت اچھا
چیز روپے ہیں بھائی جان بہت اچھا اچھا ایسا آپ آپ کیا کیا ر آپ کابھی تو آم کا گاچھی ہے بھائی جان جی بھائی جان ہے ایسے رکھوال پہ لیا ہے بھائی جان اپنا نہیں ہے مان سک جی بھائی نا اپنا تو ہم کو پتا ہے کچھ دن پہلے ہی پتا چلاو بھائی جن سے آپ کا نہیں ہے لیکن کیا بولتے اانا بھائی یہ کون کون سا اس پہ گاچھ ہے بھائی جان کتنے گاچ کے کم سے کم بھائی جان یہی ہے ایک سو تیس تک لے آم کے گاچ ایک سو تیس چالیس اور اس پ سے کتنا کنٹل نکل جاتا ہے بھائیان آم بھائیین یہی نکالیا جاتا ہے کم سے کم پندرہ سے ب بیس کنٹل بہت اچھا اچھا آم بھائی و بھائی جن اتنا اچھا اچھا جی بھائی جان پندرہ بیس کنٹل نکالیا جاتا ہے اچھے سے ہویا جاتا ہے
واہ بھائی جان اچھے سے بسپن جاتا ہے جی بھائی جان اچھے سے سب ہو جاتا ہےچ چاہیے جاتا ہے بھائی جان کم سے کم پچیس تیس کونٹل میں چاہیے جاتا ہے بھائی جان ہ ا بستا ہے بیس کنٹل تو وہ کاتے ہیں نہیں تو پوکا کے گھر بھیج دیتے ہیں بھائی جان جانبے ہیٹ رہے ہیں بھائی جان آپ ہلو جی بھائی جان ہم تو جان رہے ہیں تو آ گھر بھیج دیے چاہ کہ اور کے گ بھیج دیج جی بھائی جان لیچیے کتنا کڑائی بھ جان آ ل تو بھائی جان لیچی تو فڑا تھاائی ہےئی پندرہ بیس ہزار تک
فڑا تھاا لچی لچی لچی لگا نہا بائی جان جی بائی جان بڑا ل جیز لگا بائی جان امی جان ابو جان سب ہاں بائی جین ایسے تو دادی جان تو نہیں ہے بھائی جان لیکن بہت اچھے سے کھائیے بھائی ہے اچھا لگا نا بھائی جان جی بھائی جان بہت اچھا لگا کیا بتائیں آپ کو بھائی جان اتنا لذیذ لگا لتا تھا اور بت نا بھ جان آپ کی امی ج نام کہ چار لگائیے کہ نہیں بھ جان جی بھائی جان ہماری تو امی جاناچا لگائی جیسے آپ کا بھائی جان
جی بھائی ج میری بھی ممی ج ہم آم کا اچار لگائی ہے کدھی کدھی کا آم کا چار لگائیے بھائی جان بتا سکتے ہیں جی بھائی جان آم کا لگائیے آنوولے کا لگائیے نیمبو کا لگائیے کٹہل کا لگائیے سوہجن کا لگائیے اور کیا بولتے ہیں گولر کا لگائیے ملی کا لگائی ہے یہی سب لگائی ہے آپ کی امی جن کون کون سا آم کا اچار لگائی ہے بھائی جان بتا سکتے ہیں جی بھائی جانم کا لگائییا اور لے کا نمبو کٹہل سہجن برگد اور کیا بولتے ہیں نا بھائی جان مول کاا یہی بس ٹھنڈی میں وہ مول کاا بن
ہے بھائی جان مطلب ٹھنڈی آتا ہے نا بھائی جان جی جی بھائی جان ٹھنڈی آتا ہے تو اب وہ سب بناتے ہیں میری امی بہت لجیز بناتی ہے میرے لیے ا مجھے کھائیے کہ آئیے نا آپ کو کبھی کھلاتے ہیں جی بھائی جان ضرور کبھیش سام میں ملے گا تو ہم ضرور آئیں گے بھائی ج جابپ کھیل نے انتظام کر دیجیے بھ ج جی بھائی جان ماشاء اللہ بھائی جان ہم ضرور آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر کے رکھیں گے ایسا آپ کو کون کون سا آم کا چار پسند ہے بھائی جان
بھیا میرے کو تو پسند ہے آوولے کا نیمبو کا مرچ کا یہی سب کا پسند ہے واہ بھائی جان تو وہ تو میرے کو ہی پسند ہے بھائی جان آئیے آپ کو کبھی کھیلااتا ہیں بھ جن جی بھ جان اسی لیے تو کہ رہے ہیں ہم آئیں گے تو کھائیں گے جی بھجن یہ تو بات ہے بھجان آئیے گا نا تو ہم کو بس ایک بار کال کر دیجیے گا بھیاں جی بھائی جان ضرور ہم آپ کو کال کر دیں گے اس کے بعد اے تو آئی گ جی ب ج
ٹھیک ہے بھائی جان اور بت نا تو مطلب آئیے گا کتنے تاریخ ہے بھائی جان یہی آئیں گے بھائی جان پندرہ بیس تاریخ کو جی بھائی جان تو پندرہ بیس تاریخوں کااں دن ہے بھائی جان دس پندرہ دن دن ہے آئیے آپ تو آپ کے لیے سب چیز منو کے رکھ رہے ہیں بھائی جو جو بھی آپ کو پسند ہے نا وہ سب بنے گا بھائی جان آپ کے لیے جی بھائی جان
آپ کے لیے کچھ بھی جی جی یہی تو بات ہے بھائی جان آپ میرے کو تو مان دان کرتے ہیں بھائی جان لیکن اس اس دن بڑھا توب نہیں تھا بھائی جان ایک میرے کو لڑکا مار دیا تھا بھائی جان آپ لوگ کچھ نہیں بولے بھائی جان بھائی جان پتا تھا ہم نہیں تھے بھائی جانا اب جانتا ہی کیا بھائی جانا توب ایسے بول رہے ہیں بھائی جان جی بھ جان یہ تو پتا لیکن کیا کرے بھ جان بھی وہ لوگ بھی آرام ہی تھا بھائی جان ہ بارات میں جاتے ہیں نا بھائی جان تو من نہ ہی زیادہ بولنا
چاہ بھ جان کا کہ بارات میں گئے ہیں بھ جان ان لوگوں کا سب چیز ہے کچھ بھی کر سکتا اس لیے بات میں یہی نا بھ جان تو بہت اچھے سے جیے گا بھائی جان مطلب کسی سے بولیے گا پیار سے ویار سے ب بلیے گا بھائی جان نہیں تو نہیں بول پائیے گا بھائی جان اور ایسے بھائی جان اور بتائے نا آپ کو کسی سے پیار ہوئے کہ نہیں بھائی جان جی بھائی جان ہوا ا تھا نا بھائی جان کیا بتائے ماشاء اللہ بھائی جان اس سے بہت زیادہ پیار ہوا تھا بھائی جان لیکن وہ میرے کو چھوڑ دی بائی جائے بہت ر تھا اس کے لیے بھائی جان
نہیں بھائی جان نہیں رونا چاہیے بھائی جان یہ تو بات ہے جی بھائی جان بات تو یہ تو آپ سچ بول رہے ہیں بھائی جان لیکن کیا کریں اس سے بہت زیادہ تیار ہو گیا تھا بھائی جن ہاں لگاؤ ہو گیا تھا بھائی جان لگاؤ نہیں کہتےے بھ جان جی جی ماشاء اللہ بھائی جان کہنا کہنا وہی لگاؤ ہو گیا تھا میر سے
نہیں تو ایسا میرا کچھ نہیں تھا یادہ ہاں بھائی جن یہ کیا بات ہے بھائی جن ایسے ابھی بھی کرتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دیے نہیں بھائی جان ابھی بھی کرتے لیکن وہ اس کے سائڈ سے وہ نہیں کرتے واہ بھائی وہ وہ اپنے سائڈ سے مطلب نہیں کرتی جی بھائی جان میں تو ابھی بھی کرتا ہوں بھائی جان لیکن اس کے سائڈ سے ہو جائیں گے نا ہاں تبھی میں میں ایکسپٹ کر سکتا ہوں ہ بائی گن آ پنے مار رچ بائی گن ابھی بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں جی بھائی جان ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں بھائی جان ایسے ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں بھائی جان لیکن پتا نہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نہیں جانتے بھ جی بھ نے پتا ہے نیا موبائل ل اتنا مار رہا ہے کیا بتایا آپ کو بھائی لوگڑا ہے اور جائ گے وہ ہو جائیں گے پیریفائی میں جی فری فائر کھیلتے گا بائی جان جی بھائی جان ج اتنا ہی مار رہا ہے کاٹ رہا بھائی ات بہت زیادہ ن مار رہا ہے بھائی جان جی بھائی جان یہی تو بات ہے نیا موبائل مروے کرتا ہے بھائی جان زیادہ ہی مار رہ ہے کا بھائی جان جی بھائی جان بہت زیادہ مار رہا ہے کہ کہ ہے آپ کو ل م پھر سے خریدیں گے بھائی جان ہوں ہوں خریدنے کا سوچ رہے ہیں بھائی جان کتنے میں کم سے کم ملتا ہے بھائی جان یہی بھائی جان مل ہی جائے گا پچیس تیس ہزار کا واہ بھائی جان پچیس تیس ہزار میں مل ہو جائے گا جی ا تو تو جیا رہ ہے پرسوں خرید ت یہھی کام ہم نا بھائی جان اسی لیے موبائل پہ نہیں ہو پاتا ہے تو وہ خریدیں گے نا دن بھر کام کریں گے بھائی جان دن بھر جتنا نہیں کیا جاتا نہیں اتنا کریں گے بھائی ج ہم بہت کسم قسم کا ایسا کام کریں گے کام نہیں کریں گے
جی بھ جان ماشاء اللہ بھائی جان کیجیے بھائی جان وہی سب نہیں نہیں تو ایسے کیا کری کر ہی پائیں گے جی اور بت نا بھائی جان آپ بزنس وزنسس اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے کیا سننے میں آئے جی بھائی جن ہم بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں اییسے کیا بولتے ہیں نا وہ لہسن بیچنے کا نہیں رہتا بھائی جان وہی سوچ رہے ہیں وہ سب فیکٹری میں کیا بولتے ہیں ریسٹورینٹ میں رہتا ہے نا بھائی جان ادھر کے پہ نہیں ملتا ہے چھیلا ہوا
اسی لیے بھائی جان چھیلا ہوا کھج رہے ہیں بھائی جان نہیں تو مل جاتا تو ہم کو تو ایس کو دقت نہیں تھا بھائی لیکن مل ہی نہیں رہ رہا ہے بھایی جان
جی جی بھائی جان یہ تو بات ہے ملتا نہیں ہے بھائی جان بہت جگہ نہیں نہ ملتا ہے جی بھائی جان بہت جگہ اسے نہیں ملتا ہے اسی لیے تو کھوج رہے ہیں جی بھائی جان کوجے ملے گا تو بتائیے گا جی بھائی جان ضرور ہاں ملے رہ گا بھائی جان تو آپ کو ہم ضرور بتائیں گے بھائی جان اییسے بہت اچھا سے نا ملتا ہے بھائی جان جی جی بھائی جان لیکن ضرور ہم کو بتائیے گا بھائی جان اییسے ہم کو بھی کام وام ہے جی بھائی جان ضرور آپ کو ہم ضرور بتائیں گے بھائی جان ماشاء اللہ بھایی جان اور بتائیں ن آپ کی امی ابو جان سب خیریت جی بھائی جان ہماری تو امی ابو جان سب خیریت جی بھائی جان خیریت رہنی بھی چاہیے جی جی بھائی جان رہنی ہی چاہیے بھائی جان خیریت یہ تو بات آپ بہت اچھا بول رہے ہیں بھائی جان کیریت رہنی چاہیے اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا نا بھائیین جی جی
جی بھائی جان اور بتانا بھائی جان آپ کی امی جان کیا کرتی ہے بھائی جن ہماری امی جن گھر پ کام وام کرتی ہے بھائی جن ایسے آپ کہ امی جان کیا کرتی ہے بھ جن ہماری بھی امی جان گھر بھر کے کام ہو ہم کرتی ہیں بھائی ج ایسا ہی
واہ بھائی جانا اچھے سے کر لیتی ہے نام نہیں جانا جی بھائی جان ہماری امی جان اچھے سے کر لیتے ایسے آپ کی امی جان جی بھائی جان ہماری بھی امی جان بہت اچھے سے کام وام سب کر لیتی ہے ایسے آپ کھانے میں کیا کیا پسند کرتے ہیں بھائی جان سب سے لذیذ بھائی جان ہم تو مٹر پنیر چکن مٹن ہانڈی مٹن یہی سب پسند کرتے ہیں بھائی جان اچھا لگتا ہے بھائی جان جی بھائی جان اچھا لگتا ہے
بہت اچھا لگتا ہے چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ بھائی جان کبھی اور سمے ملے گا بھائی جان تو آپ سے بات کریں گے اپنی امی یا بو جان کو میرے طرف سے اللہ حافظ بولجیے گا بھائی جان خدا حافظ بھائی جان خدا حافظ